السلام اللہ وبرکاتہ ہو بھائی جان
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور جناب خیریت سے ہو
الحمد للہ بھ جان اللہ کا شکر ہے آپ بتاؤ سب ٹھیک ہے گھر پہ امی ابو بھائی بہن
الحمد للہ اللہ کا کا شکر سب خیری سے ہے اور جو نا کھانا وغیرہ ہو گیا
الم جی بھائی جان کھانا وانا ہو چکا الحمد للہ بتاؤ آپ کو ہو گیا کھانا وانا کیا چل رہا ہے آج کل
الحمد للہ ہمارا بھی کھانا ہو گیا
تو بھائی نا آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہب جو اپنے سوشل میڈیا ہے نا اس کو کچھ لوگ غلط یوز کر رہے اس کا جیسے کہ فراڈ وغیرہ اس کے کچھ بینیفٹ بھی بھائی جان بٹ ان کے نقصان کچھ زیادہ ہو رہا ہےبھی ان کے بینیفٹ بھی ہے بٹ ان کے نقصان زیادہ یوز کر رہے ہیں ان کو وہ ایسے کر رہے بھائی جان جس کہ آپ کو میں پہلے بتا دیتا ہوں ان کے فائدے کے بارے میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کہ پہلے کے زمانے میں کئی چٹیاں لکھی جاتی تھیں ٹیلیفون کا یوز کر کیا جاتا تھا یا ایل ای ڈی ایل ای ڈی ٹی وی ایسے ہوتی نہیں تھی رنگین ٹی ویا ہوتی تھی بھائی جان تو پہلے اگر کسی کو میسج کرتے تھے ہم یا بات کرنے کے لیے تو پہلے اپنے کو خط لکھنا پڑتا تھا اس کو
نہیں سب
کہ وہ خ خط چھ سات دن میں یعنی کہ ایک ہفتے میں اس کے پاس جاتا تھا ریپلائی کرے گا تو ایک ہفتے میں اپنے پاس آئے گا تو بھائی جان ایسے کرتے کرتے اپنے کو دو ہفتے ہو جاتے تھے تب جا کے اپنے کو ریپلائی ملتا تھا اور جیسے ج کہ کسی کو ہم بات ان سے ہم فیس ٹو فیس بات نہیں کر سکتے تھے بس جو لکھ کے بھیجے وہ پڑھ سکتے تھے ہم علاوہ کوئی سوال نہیں کر سکتے تھے جیسے کہ بھی بہت ساری چیز چیزیں ہم ہم ٹی وی دیکھتے تھے پہلے جیسے رنگین ٹی وی تھی جیسے کہ آج کچ ہوا ہے تو نیوز کل آئے گی پرسوں آئے گی بار میں بھی وہ آ تو آات نہیں آتی تھی تو تو بھائی جان جیسے کے اتنے بینفٹ ہو گئے اب جیسے کہ آپ کو بتاتا ہوں میں کہ ابھی ہم کسی سے بھی کہیں بھی بیٹھ کر ویڈیو کال کے ذریعے ان سے بات کر سکتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں وہ کیا کر رہے ہے کیا نہیں وہ کہاں پر ہے ابھی کس حالت میں یہ ساری چیزیں ہم دیک سکتے ہیں ابھی بیٹے
صیح فرمایا دیکھیے جناب دیکھیے جناب ل دیکھیے جناب پہلے کے جو سوشل میڈیا پہ جو استعمال کرتے ہیں نا لوگ باگ دیکھیے سوشل میڈیا پہ آپ جانتے ہو کہ آج کل اسٹوڈینٹ جو اسٹوڈینٹ لائف ہے تو اسٹوڈینٹ لائف میں زیادہ جو اسٹوڈینٹ وغیرہ رہتے ہیں تو وہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں ان چیزوں پہ ان کا دھیان جو ہے سوشل میڈیا پہ چلان پہ رہتا ہے پڑھائی میں بھی دھیان دیتے ہ وہ لیکن جب سوشل ل میڈیا وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں پوسٹیں دیکھتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں تو یہ کیا جو اپواد لوگ ہوتے ہیں نا بالکل گندے اپواد لوگ جو اسساماجک تتو یہ کیا سوشل میڈیا پر مطلب غلط پوسٹ کر کے لوگ باابوں کا دھیان بھٹکاتے ہیں
اور جو ہے کسی نیتا منتری کس کسی ن منتری یا ہندو مسلم مندر مسجد کے معاملے میں غلط غط کمنٹ دیتے ہیں غلط پوسٹ کرتے ہیں تو دیکھیے سرکار کو جو ہےا گ کارروائی کرے الحمد للہ اگر غلط کا غلط جو کمنٹ کرے گا غلط چیزیں پوسٹ کرے گا اگر اس پہ کاروائی ہوگی تو دیکھیے ہمارے ملک میں شانتی بنی رہے گی بالکل اگر کوئی مدا ہے
یہ بائی جان بٹ آپ نے جو کہا نا کہ پوسٹ وغیرہ کرتے بھ جان کرتا ہے یہ ایک پوسٹ کرتا بہت ساری چیزیں ہے جن کی افوا اڑاتے ہیں غلط نیوز پہ لے جیسے کہ اب آپ کو پتا ہے کہ ابھی اپنے پاس بہت ساری چیزیں اچھی چیزیں بھی ہے سرار دیتی ہے لیکن ان چیزوں کو سرک دبا دیتی ہے آگے سے اپنے پا نہیں پہنچ پاتی وہ چیز جیسے کہ آپ کو پتا ہے بھی نیوٹ پیپر اھی پیپر لیک ہو رہا اب تو کاارن کیا ہے بھائی جان اس کا کن ہم تھوڑی ہے ہم تو محنت کر رہے ہیں ہم پڑھے ہیں لکھ رہے ہیں ہم تو لن بھائی جانک پیپر لیک ہو رہا تو اس میں اپنے بھی کیا غلط ہے جیس کہ آپ کو پتا ہے بھی سوشل میڈیا پہ کیا کیا چیزیں چلتی کیا کیا خبریں چلتی ہے ابھی آپ کو ہم معلوم ہے کہ اگر کوئی انسان ہو اگر اس نے کچھ نہیں کیا اس کا نام سوشل میڈیا پہ لے دے تو اس کی چاروں طرف بدنام ہو جاتی ہے سوشل میڈیا وہ چیز ہے کہ اگر کسی نے کچھ نہ کیا ہو نا جی جی ایک باکس جی بھ جان ایک پوسٹ ڈالنے سے زیادہ ہوتی ہے لیکن ایک پوسٹ ڈالنے سے ان سے کی ویلو ختم ہو جاتی ہے وہ پوری جس نے زندگی پر کمایا ہوگا نا وہ پوری زندگی میں ختم ہو جائے گی پوری کچھ کچھ ہی سیکنڈوں میں کچھ ہی گھنٹوں میں ختم مجھے ایک برباد ہو جائےی پی سوشل میڈیا کے ریعے وہ چیزیں وائرل ہوتی تو اس کا سیوز تو نہیں کرتے جیسے کہب کئی پہ لفڑا ہو رہا ہے دنا ہو رہا ہے تو وہاں کی نیوز نہیں بتاتی کہ بھائی یہاں کا سالو کرنا چاہیے ان کو سالو کرنا چاہیے نہیں الٹی نہیںی اس پہ لاتے کہ آج انہوں نے یہ دنگا کر دیا آج انہوں نے وہ کر دیا بھائی جان
صحی فرمایا بالکل دیکھیے جناب جو بچے وغیرہ پڑھتے ہیں تو دیکھیے سب سے یہ ہے سب چیز کا فرق کیسے پڑھتا ہے جناب وہ ایسے پڑھتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہمارے بچوں کو جو ہے ہندی انگلش میڈیم میں پڑھانے کے لیے بہتر لیکن جو مدرسے کی تعلیم ہے اس سے دور رکھتا ہے تو مدرسے کی تعلیم سے دور رکھنے سے بہت نقصان ہے جیسے کہ سوسل میڈیا پہ سوشل میڈیا کی چپیٹ میںار جاتتے ہیں لوگ باگ وہ جو اسٹوڈینٹ رہتے ہیں وہ سوشل میڈیا کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں غط کمنٹ کرنے لگ جاتے ہیں ان کا بوشیہ خراب ہو جاتا ہے اور ایک بات اور یہ ہے اگر سوشل میڈیا پہ بھی صحیح چلتا رہتا ہے اس کے علاوہ پڑھائی میں بھی صحیح چلتا رہتا ہے مانو کس کی نوکری لگ گئی اور ڈاکٹر انجینئر کچھ بھی ادھیکاری وغیرہ بڑھائی ہے سب سر بول جیاائے تو دیکھیے اس کو اس کا خمیازہ جب پتا لگتا ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے اس کی جب شادی ہوتی جب اس کی بیوی آتی جب اس کے بچے وغیرہ ہوتے ہیں تب اس کے ماں باپ جو بوڑھے ماں جب اس کے ماں باپ جو ہے بزرگ اوستھا میں آتے ہیں تب دیکھیے ماں باپ وہ جو ماں باپ نے اس کو اتنی دن رات محنت کر کے پڑھاتے ہیں تو دیکھیے جو اس کی شادی ہوتی ہے انسان کی اچھی اصلی پہچان جب ہوتی جب شادی ہوتی جب پتاہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی کتنی کیئر کرتا ہے وہ کتنا دھیان رکھتا ہے تو دیکھیے کیا ہوتا ہے کئی بار ماں باپ کو جو ہے جب نوکری لگ جاتا ہے بچہ تو ماں باپ کو دور کر دیتا ہے گھر والی کے کہنے سے چلتا ہے تو ماں باپ کھانے تک کہ نہیں پوچتا نہ ہاری بیماری دکھ تکلیف کچھ نہیں تو یہ فرق بہت برا پتھر بہت برا فرق پڑتا ہے آپ تو تعلیم کی پڑھائی دینا بہت ضروری ہے
نے بہت اچھی بات کی آپ کی بادشاہ میں سیم ہو تو تعلیم دیناضروری ہے ماں باپ کا فرض تو تعلیم دینا جب اپنے بچوں کو وہ تعم دیں گے نا تبھی بچے ان کے حساب سے چلیں گے کیونکہ آج کل آ نے دھا ہوگ بہت سے بچے جو اپنے ماں باپ کو ماں باپ کی نہیں سنتے ہیں وہ جو بولتے ہیں وہ نہیں کرتے الٹا کرتے ہو غلط کام کرتے ہیں بھائی جان اگر ماں باپ اس اسلام کی تعلیم دیک گ انہیں تو اسلام میں ہر ایک چیز بتائی گئی یہ کہ گناہوں سے بچو اگر اسلام ڈھنگ سے اچھی طریقے سے پڑھ لے ہیں تو وہ انسان کابھی گناہ نہیں کرے گا
ماشاء اللہ غلط اور غلط اور صحیح راستتے کی پہچان ہوتی ہے دیکھی کے دن کے دن تعلیم کے راابطتے پر
اور سبح اللہ بائی جان الحمد للہ میں شکر سے کہتا ہوں کہ میں مسلم ہوں الحمد للہ کیونکہ ہم ن ہمارے اسلام میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے کہ بھائی جان جو گلط ر پہ چلنے والی بتائی گئی ہے کوئی سی بھی ایسی چیز نہیں الحمد للہ بھائی جان جو اگر ہم اس کو دھیان سے پڑھ لے یا بچے پڑھے اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کریں گے سیوا بھی کریں گے کیوں کیونکہ جب بھائی جان اپنے کو خدا نے فرمایا ہے کہ تم جو تمہاری امی جانے نا تم سے محبت کرتی ہے ان سے ستر گنا زیادہ میں محبت کرتا ہوں تم سے تو وہ چیز دیکو نا بھائی جان جب اپنی امی اتنی محبت کرتی ہے اپن سے تو میرا خدا کتنی محبت کرتا ہوگا اپنے سے کتنا خیال رکھتا ہوگا اپنا اگر ہم ان کی عبادت کریں گے تو کتنا ن خیال رکھے گا اپنا اگر ہم ان نافرمانی کریں گے کچھ غلط کام کریں گے تو وہ کہاں سے اپنا دھیان رکھے گا تو یہ ماں باپ کو اپنے بیٹوں کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹے تم دین کے راستے پہ چلو فالت برکتیں نہ کرو اگر وہ فال طور نہ کریں گے دین کے راتےہ پر چلیں گے تو وہڈاپےہ میں اپنے امی ابو کے بھی کام آئیں گے ان کا سہارا بنیں گے وہ ان کی د کریں گے اگر نہیں کیا ایسا تو وہ نہ اپنے ابو کی سنے گا نہ امی کی سنے گا نہ ان کو بھاپے میں سہارا بنے گا ان کو درپد ٹھکر کھانی پڑے گی کیوں کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو تعلیم نہیں دیوائی جان
بے شک بے شک صحی فرایا کہ ماں باپ نے تعلیم نہیں دیا آپ نے بالکل صحیح فرمایا کیونکہ دیکھیے بچہ ایک چیز اور ہے کہ دیکھیے اپنے جو ماں باپ ہے ہندی انگلش میڈیم کے پڑھائی کے لیے جو ہے لاکھوں روپئے خرچ کر دیتے ہیں فیسوں کے لیے اور جو ہے بڑی بڑی کالج ہے تو انوں میں بھیج دیتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے لیکن اگر مدرسے کی مدرسے کے چندے کی اگر بات کی جائے مدرسے کی پڑھائی کے لیے اگر مان لو دو تین سو روپئے جو ہے اگر وہ رسید کے لیے اگر کوئی جائے گھر پر لینے کے لیے کہ بھائی آپ کے بچے مدرسے کا پیسہ دینا ہے جو دیکھی مام صاب آتا آپ جانتے ہو بےچارے اگر کوئی مام صاحب وغیرہ آتے ہیں تو پڑانے کےے آتے ہیں بچوں کوٹھیک ہے تو وہ بھی بچار ارے وہ اتنا تو مانگتا نہیں ہے اتنا تو مطلب م سے نہیں اتنا تو نہیں مانگتا وہ اتنا رہتا ہے کہ اس کا خود کا
پٹ اس کا خود کا پیٹ بھر جائے خرچہ پانی نکل جائے ان کے ماں باپ کا سہارا بن سکے کیونکہ وہ بھائی جان ان کی سوچ ہی ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کا سہارا بن سکے ان کو تھوڑا پیسہ ڈال سکے کیونکہ انہوں نے اسلام کی تعلیم لی ہوتی ہے بھائی جان جیسے کہ بھی آپ نے آپ نے
لیکن کیا ہوتا ہے دیکھیے کیا ہوتا ہے اس میں جناب جو ہے یہ جو یہ انسان ہے جو جن کے پاس چندا لینے کے لیے جاتے ہیں مدرسے کا تو یہ جناب کیا بہانے لگاتے ہیں کیا آپ تو نہیں ہے کل آنا اگل مہینے میں آنا اگلے مہینے میں دھیںے ارے بھائی تمہارے تین سوپ چک رہےم سے صرف تین سو روپئے چندے گےیادہ نہیں ڈھائی تین سو روپئے تم کو اتنا جو اتنا لوڈ پڑ رہا ہے آپ ہزاروں لاکھوں روپئے تو فیس بھر دیتے ہو بچوں کے لیے وہاں پر اور مدرسے کی تعلیم کے لیے آپ کے بچوں کے لیے جو ہے یہ دو تین سو روپئے نہیں نکلتے دیکھیے کتنی بری بات ہے کتنی گندی بات ہے یہ تو دیکھیے ہم اگر دن تعلیم سے جڑیں گے الحمد للہ تو ہمیں بہت فائدے ہیں مطلب جب بچوں کے اندر وہ پہچان ہو جاتی ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا اور بھی کئی بہت س چیزیں ملتی ہیں دیکھ کہ اسلام کے اندر اسلام اسلام ہمارا مذہب ہے اسلام یہ نہیں سکھاتا کسی سے لڑائی جھگڑے کرو کسی کے ساتھ میں چوری کروں یا کسی کو ستاوت ہوں یہ اسلام نہیں سکھاتا بالکل بھی
کہ بھائی رسید کے معامل میں یہ چیز ہے تین سو روپئے نہیں نکلتے تو بھائی جان میں خود رشسید کاٹنے جاتا ہوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ تو بھائی جانب جب رسید کاٹنے جاتے تو ہم سے کہتے ہیں کہ یار آج نہیں ہے کل دے دیں گے یا پرسوں دے دیں گے ٹھیک ہے بھائی جان اگر وہ آج نہیں دیں گے کل دیںے کل بھی نہیں دیں گے پرسوں نہیں دیں گے تو وہ ان کو دینا ہی ہے
کہا لوگا تب بھی دیں گے وہ تو وہ تو کی وہ مسجد کا ہے مسجد کا ہم ناپ کہا سکتے نہ میں کہا سکتا ہوں مسجد کا تو وہ دیں گے لیکن پہ لوڑ پے گا تو وہ چین سچ رہے کہ اگر ہم اب دے دیںے تو بعد میں دینا نہیں پڑے گا اگر ہم ابھی دے دیں گے تو اماماہ امام سا صاحب کی جیم میں بھی جائیں گے ان کا پیٹ بھرے گا ہمارا بھرے گا پیٹ خدا ہم سے بھی راضی ہوگا
صح فرمایابل
اور حضرت اور حضرت اور حضرت میرے بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے اچھی طریقے سے سکھائیں گے یہ نہیں سوچتے بھائی جان اگر آپ کو معلوم ہے بھائی جان جس سے جیسے کہ آپ کو پ پت ہے بائی جن جیسے کہ بھی اپنا نمبر آتا ہے ہوزر کا جیے حضر کو کھانا بیچتے ہیں ہم تو اگر ہمارے گھر میں اگر گشت بنا ہوناا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ آلو بھنڈی کی سبزی الگ پکا لیتے ہیں حضرت کے لیے تاکہ ان کو نہ بی نہیں بیچ سکے تاکہ ان نے کم نہیں پڑ جائے وہ تو بھائی جان یہ وہ کیا انسان نہیں ہے کیا وہ کیا
جی دیکھیے جناب ایک مہینے میں ایک ایک ایک مہینے میں ایک مرتبہ ہو ایک مرتبہ ٹائم آتا ہے ایک مہینے برے ارے اللہ تعالی سے ڈرو تم اللہ تعالی تم اگر بچارے کوئی غریب اگر تمہاری سوچ ایسی ہو تو دیکھیے تمہارا جو کام دھندا ہے نا جو بجنس ہے اللہ تعالی ان سے برکتیں چھین لیں گے اور ان کا بزنس جو تمہارا بزنس چلتا ہے وہ بزنس کمزور پڑ جائے گا آ کو فائدہ نہیں ہوا اگر آپ ایسی سوچ رکھو گے ایسا گندا سوچ رکھو گے تو
فرمایا اچھا بھائی جان آ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ان شاء اللہ پھر آپ آپ سے پھر ملاقات ہوگی بھ جان فمان اللہ بھ جان وعلیکم السلام ورحمۃ تو اللہ برکات بائی جان ماندلہ بائی جان
س